ہوں
ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال چال ہے جناب
سب ٹھیک ہے اپنا فرمایا جا ہے
الحمد للہ سب آپ لوگوں کی دعا ہے کہ آپ کا بھائی کھڑا ہے ارے آپ کو تو ہمیشہ یاد کرتے بھیا
او ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیے اچھی بات ہے
اور کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں کھانا تو ابھی کھانا باقی ہے مجھے کھاؤں گا نا ابھی آرام سے اپنی تو رات ہے اپنے دن ہے
اپنی تو رات ہے آپ آپ کے لیے رات ہے ہم لوگ کے لیے دن ہے
جی جی بس یہی میں چیل مارتے رہتا ہوں
ہمیشہ آدمی کو ٹینشن کس چیز کیا بھائی ایگو زندگی آرام سے جیو کے نکلو نا
جی بالکل بالکل
اور بتائیے ارے آج کل تھوڑا دن خراب چل رہا نا اس لیے تھوڑا ٹینشن میں رہے ہیں آپ
ارے دن سب کا ہی خراب چلتا ہے بس خود سے ہے نا دن اچھا بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا
ہاں یہ بات تو آپ نے صحیح کہا بڑی بھائ
جی میں نے آپ سے کچھ ایک سوال پوچھنا تھا
ہاں بھائی پوچھیے
مجھے جسے انسان لوگ جو محرم بناتے ہیں تو آخر کیوں مناتے ہیں آپ
دیکھیے محرم کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے ا سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں جیسے کہ آپ ہم سب کے آخری پیغمبر ہمارے نبی ہم سب جس کی امتی ہیں
جی
محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اچھا
ان کے نواشے ہیں محمد حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اچھا اچھا
اور ان کے ایک بھائی ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ
او
تو حضور صلی اللہ عل وسلم اپنے نواشے کو اس لیے چھوٹے سے بڑا بڑا کیا یا پالا
جی جی
تاکہ حسین آنے والے دن میں جب اسلام کا پرچم گر رہا ہو
جی
تو اسے لہرائی
اچھا
تو جب محرم کی بات آتی ہے محرم کی تاریخ آتی ہے تو آج کل کے نوجوان کیا کرتے کہ جھنڈا لے لیں گے ہاتھ میں اور یا حسین یا حسین کر تےرہیں گے لن ان کو پتہ نہیں ہے کہ حسین کون ہے
جی بالکل
حسین کے حسین نے اپنے بہتر بہتر ساتھی گنوائےیں ہیں کربلامیں
ہوں
جن میں ان کے خاندان والے بھی شامل تھے
اچھا اچھا اللہ اکبر ماشاء اللہ
چھ مہینہ کا ننھا اصغر بھی شامل تھا
اچھا
تو جب اسلام کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے
جی جی
اور کربلا کی میدان میں جب دن دش محرم کا دن آیا
اچھا اچھا
تب زید اپنے لگ بھگ دو لاکھ فوج کے ساتھ
او مائی گوڈ دو ہزار مطلب کتنا دو
دو لاکھ فوج کے ساتھ
باپڑے دو لاکھ
اور میدان کربلا میں تشریف لایا
جی ٹیک سر
ایک سائڈ تھے دو لاکھ اور ایک سائڈ تھا بہتر
اائی کو اور کیا فرق ہے
تو جب جنگ شروع ہونے والا تھا اس سے ایک دن پہلے حضرت عباس سے جو ان کی بھتیجی تھی
ہاں
جن کا نام شاید ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے
جی جی
وہ حضرت عباس سے پانی کی ڈیمانڈ کرتی ہے
اچھا
کیونکہ ان کے اوپر پانی لگ بھگ دس دنوں سے بند تھا پیاز سے حلک باہر آ رہے تھے اس لیے حض ابس سے وہ پانی کی طلب کرتی ہے
جی
تو حضرت عباس جاتے ہیں نہر فرات جس کا نام آپ نے اس اس کا نام سنا ہوگا
جی جی
نہرے فرات پر جب جاتے ہیں تب وہ اپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور اسے نہریں فرات کے پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس پانی کو اپنے حلق اندر نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ امام حسین نے بولا تھا کہ جب تک یزید پانی پر سے اپنا حکومت نہیں ہٹائے
جی جی بالکل
پانی نہیں پینا ہے وہ صرف اپنے بازو میں پانی اٹھاتے ہیں اپنی بھتیجی کے لیے اور نکل پڑتے ہیں اور جیس جی زید یہ دیکھتا ہے کہ حضرت عباس اپنا پانی لے کر جا رہا ہے ویسے ہی اپنے سینکوں کو بولتا ہے کہ ان پر حملہ کرو اور ایسا حملہ کرتا ہے ایسا حملہ کہ پہلے ان کو کا بازو کاٹ دیا جاتا ہے بازو
ا مائیکٹ یہ تو بہت ددرناک
باجو جب کٹتا ہے تب حضرت عباس دھڑام سے دم زمین پہ گرتے ہیں
اوو
آپ اس درد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ بائک وغیرہ سے گرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں کہ شاید میرا منہ بچ جائے
جی جی بالکل
لیکن ان کے پاس تو ہاتھ ہی ان کا شہید ہو گیا تو وہ کیسے بچیں گے دڑام سے سر کے بل گرے پھر اس کے بعد ادھر سے کم سے کم پانچ سات تین ان کے سینے میں اتار دیا گیا
جی
اور جب حضرت امام حسین ادھر سے دوڑتے ہوئے آئے عباس عباس کرتے ہوئے آئے تب ان کو اپنے ان کا سر اپنے گود میں رکھ کر بولتے ہیں عباس کیا ضرورت تھی پانی کو تو عباس بولتے ہیں بھتی جی مجھے ہو سکے تو معاف کرنا میں تمہارے لیے پانی نہیں کھا سکا
تو امام حسن رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے اپنا سب سے اچھا بھائی میں نے اپنا وہ جو پروٹیکٹ کرنے والا ہوتا ہے نا اس دن میں نے وہ کھویا تو پھر اس کے بعد آسورا کا دن آتا ہے تو اگر ان کا ایک بت بتیجا ہے جیسا کہ نام ہے امام حسین کا ایک بھتیجا ان کا نام شاید قاسم قسم
جی جی
کاسک رضی اللہ تعالینہ جب باہر نکلتے ہیں خیمے سے
جی
ہاں ہاں خیما مطلب سمجھ ہی رہے ہوں گے
نہیں اتنا تو نہیں لیکن
کما وہ جو ٹینٹ لگا کے نہیں رہتے ہیں
اچھا اچھا سمجھ گیا
اس کو کھیما کہتے ہیں تو وہ خھیمے سے جب باہر نکلتے ہیں تب یزید ان کو چھلنی چھلنی کر دیتا ہے
وہ مائکٹو
تو امام حسین قاسم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورا باہر نکلتے ہیں اور ان کا قاسم کا ایسے مارتا ہے وہ لوگ کہ سر دوسری دشا میں پیر الگ دھڑ الگ آنکھ الگ ہاتھ الگ ایسے کر دیتا ہے
اچھی
امام حسین باہر نکلتے ہیں قاسم قاسم چلاتے ہوئے وہ خوب آواز تیرے خوب آواز دے رہے ہیں لیکن کاشی میں تو زندہ ہے ہی نہیں کہ وہ آواز دے گا تب تب جب بہت زیادہ آواز دینے کے بعد جب کوئی بھی آواز نہیں آتا ہے تب امامسلیضی تعالا کہتے ہیں کہ کاشم تم ہم مجھے آواز دو یہ میرا حکم ہے جیسے ہی جیسے ہی کاشم کا سارا شریر یہ آواز سنتا ہے ویسے کبھی ادھر کبھی دوسری طرف سے ہاتھ بول رہا ہے کہ میں یہاں ہوں کبھی سر بول رہا ہے کہ میں یہاں ہوں کبھی آنکھ بول رہا ہے کہ کہ میں یہاں ہوں پھر امام حسین چاروں طرف سے گھوم کر ان کے پورے شریر کو اکٹھا کرتے ہیں اور اسے گٹھری بنا کر وہیں پہ بیٹھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آج تیرا حسین لٹ گیا
اوو
آج ترا حسین غریب ہو گیا
پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے
بتائیے کتنے مطلب مسلمان میں یہ سب ہوا ہے لیکن انسان آج کل سب یہ سب نہ سوچ کر ڈنکا پیٹتے ہیں ڈھولک اور
آپ سمجھ سکتے آ سجھ سکتے ہیں بھیا کہ اگر میرے گھر میں کسی کا میت ہو جائے تو کیا میں ڈھنگا پٹواؤں گا
کبھی نہیں کبھی نہیں
تو کون حساب سے ڈی جے دس دس لاکھ کا ڈی جے بک کر کے بجاتے ہیں گےو
پتہ نہیں انسان کہاں تک پہنچ گئے ہیں کیا کرنے لگے ہم لوگ کو کچھ پتا نہیں ہم لوگ بھی اسی کے پیچھے پیچھے پالن کرتے ہیں جو محلہ میں نکلتا ہے سوسائٹی صحیح بات ہے ہم لوگ خود سے بھی اس کو کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہم لوگ اپنا گیان دیں گے تو ہم لوگ ہی کے نوچنے لگیں گے سب
وہی نا ایک آدمی سے دیش چینج نہیں ہو سکتا ہے اگر دیس چینج کرنا ہے تو تو سارے آدمی کو اپنا سوچ بدلنا ہوگا
جی
پھر اس کے آگے کا واقع سنیے گا
جی
ا پر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر ظہر کی اذان ہوتی ہے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے نا مارچ کو
جی
تو امام حسین اشارہ کرتے ہیں کہ زنگ کو روک دیا جائے اس سمے کپڑا لہرایا جاتا تھا جھنڈا لہرایا جاتا تھا کہ یہ سائن ہے کہ جنگ رک جائے تو جنگ کو روک دیا جاتا ہے اور جتنے بھی شہابہام جتنے بھی ان کے ساتھی بچے ہوئے تھے
جی
سب نماز پڑھنے لگتے ہیں اور جیسے حسین ح جیسے حسین امام حسین دو ایک سدہ کہتے ہیں اور دوسرے سجدے کے لیے جاتے ہیں
جی
ویسے ادھر سے ایک یزید کہتا ہے کہ ابھی چاند سے ابھی ہی امام حسین کا سڑ دھڑ سے الگ کر دو
جی جام ب ب
پھر ادھر سے ایک یزید جاتا ہے اور جس سمے وہ سر تلوار چلانے جاتا ہے اس سمے بھی حسین کلما شریف کی تلاوت کر رہے تھ ہیں اور جب تلوار چلاتا ہے تو ایک جھٹکے میں سر تھر سے الگ ہو جاتا
الدر ہ ہ ہوں
اور سر دھر سے جب الگ ہونے سے پہلے جو ان کو مارنے گیا تھا تو اس سے امام حسین پوچھتے ہیں کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے
ج جی
میں اسے نب اسی نبی کا نواسا ہوں جس کے تم دیوانے ہوا کرتے تھے اسی نبی کا نواسا ہوں کیا تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آ رہی ہے رو رو کر فریاد کرتے ہیں پھر بھی زید پتھر دل کا انسان سر دھر سے الگ کرتا ہے اور خوشی مناتے ہوئے ان کا سر اٹھا کر
ہوں
پورے فوج فوج میں جاتا ہے اور خوشی مناتا ہے
ا مائ کوٹ
جا
یہ تو کہانی ہے کربلا بہت ہی دردناک کہانی کربلا کا لیکن کیا یہ کر سکتے ہیں آج کل کے لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں
جی بالکل چلیے کوئی نہیں ہم لوگ تو وہ تو بتائیے سجتے میں کہ ہم لوگ تو نماز بھی نہیں پڑ رہے
ہوں ہ
ہمیں تو اور سے بھی جاتدے گن گار ہے جی بھائی جان اوکے اوکے ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام خیال رکھیے گا
آپ بھی
جی جی بالکل